وعلیکم السلام بھائی جان
اور کہ یہ کیا حال ہے
سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے
تمار کھانا کا لیکے
ہاں کھانا کھا لیے آپ کھانا کھا لیے
ابھی نہیں کھائیں گے
اچھا امی ابو کھانا کھا لی ہے
ہاں کھا لیے
اچھا کیا کر رہے ہیں آپ
کچھ نہیں بیٹھے ہیں
او کانا بنا لیتے ہیں
ہاں بنا لیتے ہیں
کیا کیا بنا لیتے ہیں کھانا میں
ہم دال چاول پھل سبزی روٹی رو تنا اچھے سے نہیں بنتا ہے لیکن بنا لیتے ہیں اور ا مطلب کوشش کریں گے تو چکن بنا لیں گے اور بھی کچھ کھچڑی یہ سب بنا لی
اچھا سب بنا لیتے ا
ہاں
او اچھا بات ہے بنانا چاہیے کہ کیونکہ امی ابو کبھی نہیں رہیں گے تب تو سب کا ضروری پڑے گا نہ بنانا پڑتا ہے وہ سب کہیے گاؤں میں رہتے ہیں یا شہر میں آپ
ہم تو شہر میں رہتے ہیں گاؤں میں سر ہےاں
اچھا
ہ ابھی آپ کہاںسی
کبھی ہم تو نہیں ہم تو گاؤں میں نہیں رہتے ہیں ہاں
اور کہ
ا سب بڑھیا ہے ابھی شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے ادھر تو ابھی ادھر ہے نا تھوڑا کیا بتا ہے شادی کا گیت ہو رہا ہے نا گیت تو اسی کا مطلب گانا ب ادھر گیت ہو رہا ہے تو ادھر آواز بھی کہیں پتا نہیں میرے بیک گراؤنڈ سے آپ کے پاس آواز بھی جا رہا ہوگا کہیں
نہیں نہیں آ رہا ہے
نہیں آ رہا ہے چلیے اور اچھا بات نہیں جا رہا ہے تو
ہ آپ کہ اور آپ کیا کیا بنا لے ج
ہاں ہم تو کھانا میں بہت سارے چیز بنا لیتے ہیں جیسے میں بریانی فنگر موموز دال چاول سبزی روٹی ہم سے بھی تھوڑا وہی آپ کے جیسا ہی دقت ہے نہیں بنا آپ پتاؤ لیکن بنا لیتا ہوں بس یہی سب
ہاں تو فنگگر اور موموز کیسے بناتے ہیں
جیسے فنگر مموج ہو گیا وہ ہو گیا فنگر ہے نا آلو آلو کو کاٹ دیتے ہیں اور اس کو اس کو تھوڑ دھو د ہیں اور دھو کر تیل میں اس کو فرائی کر دیتے ہیں
ہوں
اور اس میں مسالہ وسالا وغیرہ ملا کر پھر ایک بار اور فرائی کر کے نکال دیتے ہیں ڈگار بن کر تیار ہو گیا
ہاں
ہاں ممو کیاد موموز کا بھی ص ہی ہے جیسے میں کچھ ایھی ہو گیا جیسے بیسن وغیرہ یہ سب گد کر مطلب اھی کر کے ایھی کر لیتے ہیں جو اھی بنانے پرھر ہو جائے اس کے اس میں مسالہ سب کچھ ملا کر اس میں اندر بھر کر اس کو تیل میں فرائی کر کے نکال دیتے ہیں اس کو بھی
ا اور اس کا چٹنی کیسے بنتا ہے
کیا
مموز کا چٹ نہیں
مموج کا چٹنی چٹنی یہ چٹنی بتاتے ہیں آپ کو چٹنی بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا بتا ہے آپ کو اس میں تو بہت سارا چیز لگتا ہے جیسے مسالہ وسالہ وغیرہ اور تھوڑا ہلکا پانی بھی لگتا ہے اور اس مسال وس ل ہو پانی ملا کرے اس یہی سب کچھ پروسسر اتھی ہے کام جوس ملاگا ج بہت اچھا چٹنی بن جاتا ہے ہاں تھوڑا اس میں تھوڑا ہے نا کیا بتیں آپ
ہ تو یہ سب چیزیں آپ کب بناتے ہیں
جی وہ ہم فری ٹائم مطلب جب کبھی کوئی کام نہیں ہوتا ہے نا جب بیٹھے رہتے ہیں اور سب کھانے کا من کرتا
ہاں
گھر پہ بھی کوئی نہ رہے تب بناتے ہیں نہیں تو گھر پہ اگر کوئی ہے اگر بنا لیں گے تب تو میرا تو کیا بتائے وہ ہو جائے گا
کیا
او جو کیا ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو جائے گا
او اور بریانی ک کیسے بناتے ہیں مانساہاری کی شاکاہاری
نہیں نہیں ہم تو شاکاہاری ہے شاکاہاری بناتے ہیں شھ شاکاری
ہ
ہاں اب بتائیے کہیں گھنے گئے ہیں
نہیں آج کہیں گھومنے نہیں گئے ہیں
او کوئی بات نہیں آج کا موسم کیسا ہے ادھر کا
آج کا موسم صبح میں ٹھیک تھا لیکن ابھی تھوڑا بادل گرج رہا ہے
جی جی ہاں یہ ہمارے یہاں بھی ہے ایسا ہی دقت ہے لگ رہا ہے ہم کو آج رات کو بارش ہونے والی ہونے والا ہے
ہاں ہوگس بارکیٹ طرح
طرف تو آج بارش ہونے والا ہے اور ب آندھی بھی تھوڑا ہے اگر بارش ہوا تب تو کل تو لائن ہی نہیں بجلی ہی نہیں آئے گی
ہاں
ہاں بجلی کا ہی ک
یہاں پہ تو بجلی ہے لیکن دن میں بجلی تھا نہیں تھا
اچھا نہیں نہیں ہمارے یہاں بھی آ رہا تھا اور جا رہا تھا آ رہا تھا جا رہا تھا دونوں یہاں آ پئے تھا لن ابھی تو ہے بجلی دیکھتے ہیں کب تک رہنے والا ہے کب تک نہیں یہ تو ہم نہیں ب بتا سکتے ہیں کب تک رہے گا
ہ
ہاں تویے ہی
اور تو یہے تو
سب بڑھیا ہے
ہ آج کیا کھائے ہے ہاں ہمیں بیڈمنٹن پسند ہے
اچھا
اور ویڈیو گیم پسند ہے ہاں اچھے سے کھیل لیتے ہیں
اچھا اچھا بات ہے کنا چاہیے ہم کھانا میں کھائے ہیں وہی کھ وہی کھائے ہیں اور روٹی سبزی یہی چھ
ہ
ہاں گھر پہ بنا ہوا تھا یار ج
ہ
ہاں اور ابھی ابھی میرا کلاس ختم ہوا ہے تھوڑا دیر
اس چیز کاہ کلاس تھا
وہ بارہویں ورگ کا کلاس ہو رہا تھا
کیا سبجیکٹ تھا
وہ میرا ابھی ہے جو کیا بتا ہے آپ کو ابھی بھتیک ہی ہو رہا تھا بہت ہاں صبح میں بگ صبح میں جی بگے
پڑ چکے ہیں
جی ہم اس میں وہی پڑھ چکے کہ ابھی زیادہ دن نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی تین چارپٹر تک پڑھائی ہو گیا ہے
ہ تو تو وہ جو ٹیچر ہیں وہ دوچر کا نام کیا ہے
جی ٹیچر کا نام ہے جی سر ابھیشیک سر
وہ آن لائن پڑھاتے ہیں
جی آن لائن
ا ایپ کا کیا نام ہے
جی کہ وہ سب ٹارگیٹ بورڈ ہے
ہ تو اچھا پڑھاتے ہیں
ب اچھا پڑھاتے ہیں
ہوں
ہاں اس میں تو کیا بتائے ابھی کچھ دن پہلے جو ہوا تھا اس میں پورے اس میں کتنا نو لاکھ کا پوار ہوا ہے کچھ دن پہلے دس بارہ دن پہلے ہاں
یعنی اس کا مطلب وہ بہت اچھا پڑھا تھا
جی بہت اچھا ہر دم اس میں سے ٹاپر ہی ٹاپر آتے ہیں ہر سال اور وہ بھی ایک دو نہیں پورے مطلب جتنا ٹاپر ہوتا ہے نا اس میں سے آدھا سے بیسی رہتا ہے اسی میں سے
ہ تو آپ کو بھی ٹاپ کرنا ہے
جی جاب تو اتنا تو ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن کوشش تو کریں گے
کریے کوشش اھا ہوگا اور کو بتائیے
س بڈیا
ہ اور آر کیامی ابو
کیا
اور آپ کے گھر کے لوگ کرس ہیں
سب بڑھیا ہے سب
گھر والے رشتے دار
سب یہاں پہ سب کوئی بڑھیا ہے سب اچھے ہیں اور سب کوئی ابھی آرام کرے کھا پی کر ہاں جے آپ سے بات کی بہت دن ہو گیا تھا آپ سے میں سوچا چلو آج آپ سے بات کر لیا جائے
ہاں
ہاں
ہم بھی آج پورا دن کوئی سے بات نہیں کیے ہیں آپ ہی سے کر رہے ہیں ہ اور بتائیے
سب بڑھیا ہے اور ابھی ہم باہر ٹہل رہے ہیں ادھر بالکنی ہے ادھر ہی کیونکہ ابھی تھوڑا آ ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا چل رہا ہے نا اسی کا ہم ابھی آنند لے رہے ہیں آو کا
ہوں
اور دیکھیے کیا ہوتا ہے آج بارش ہوگا تو بہت دقت ہوگا کیونکہ ابھی بارش نہیں ہونا چاہ چاہیےئی م شادی بیاہ کے دن رہا بارش ہو جاتا ہے تو بہت نقصان ہوتا ہے یہ سب ہے کیا بتا ہے بہت دقت ہوتا ہے
ہاں دقت تو ہوتا ہے ہم دیکھے ہیں
ہاں بہت دقت ہوتا ہے بس ہمارے گھر کے بغل میں ہی سادات پورا کیا بات ہے آندھی آ کر پورا الٹ پلٹ کر دیا ہے جتنا شبا تھا وہ سب ختم کر دیا ایک ہی اس سمے میں کیا بات ہے بہت برا لگتا ہے اس ٹائم پہ لیکن کر بھی کیاصل ٹھیک ہے ان شاء اللہ پھر ملیں گے